السلام علیکم
السلام علیکم السلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک ہےگھر پی سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے کیا اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل
بس کیا ہی چلے گا
اچھا ٹھیک مجھے نا گھر والے بلا رہے تھے ایکچولی
تو کیا گئے کیانے
وہونا بول رہے تھے دکان پہ جاؤ میں نے ان کو بولا رکو دس بیس منٹ
اچھا اچھا ٹھیک لیکن اب یاد ہے جب ہم بات کرتے تھے تب تم بولتے تھے کہ میں فون کرو گا مجھے گھر والے بولے تو
ہاں میں نے ان کو یہی بولا کہ دس منٹ ویٹ کرو
کولی بات نہی
جی جی
میں نا بول کے رہا
اچھا ٹھیک
مش کچھ نہیں
اور بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکرانندہ کا سب ٹھیک ہے
اور کیا کر رہی ہو آج کل اسکول گئی تھی آج میں سے آپ کا شاید آج پیپر تھا
ہاں
اس کا کیا ہوا ڈرائیور کا پوسٹ کیوں
پت نہیں
بارش کی وجہ سے شاید بارش تھی نا بہت زیادہ اوپر سےید آدھ آدھی جگہ ہ میں سیلاب بھی آیا
ہاں ہاں یہ تو ساف بارش کی وجہ سے انر کو نہیں د ختم نہیں کیا ہو ہے
آپ کتنا تیز تیز کر رہی ہو بات
آپ نے نہیں دیکھا سری نگر کو کیا ہو گیا
ہاں میں نے تو بہت سیریلس دیکھی وہ تو سیلاب سے بھرا ہوا ہے
اور ہم یہاں پہ کام کرے کیا ہوا ہم دونوں کو
مجھے بتا ہو آپ نے دیکھی وہ فیمس گاڑیاں جو یہاں آئی ہے بی ایم ڈبلو لبر کینی
ہاں وہ تو میں نے کل ہی دیکھی کیوں
میں اسی کی ریلس دیکھ رہی تھی
اچھا ٹھیک
ہاں کنی اچھی گاڑی ہے
ہاں آب اگر آپ مجھے کال بولتے میں تو آپ آپ کے گھر پہ بھجوا تھا
ہاں ہاں پت ہے
جی جی کون سی والی چاہیے ویسے آپ کو
ن بگین
میری بہن کی طرح وہ بھی بولتی ہے
اچھا
نہیں ہوتا ہے لمب اور گنی یہ ہوتا ہے لمبو اور گنی لمبو اور گنی
ن بول نہیں ہو
لمبر کی بھی نہیں ہو لمب
لمب ہوگینی لمب آگینی لمب ہوگین
یہ جو غریب ہوتا ہے نا اپنی عادتوں سے غریب ہوتا ہے
ہاں سچ میں
ہاں جی آپ کو نہیں پتا
مجھے کہاں پتا تھی
اچھا ٹھیک ویسے آپ کیا کر رہی ہو ابھی
اصل میں مجےہم گاڑیوں نام ہی یاد نہیں میں اس پہ نکال رہی تھی یہ والی مجھے پسند نہیں ہے مجھے دوسری والی پسند ہے مجھے لگا تھا اس کا نام میں دکھاں اوکے میں پتا ہوں گی ویٹ کرو
آپ اسکرین شاٹ ہے آپ کو
کو اوپر کا کچھ بلیک بلیک
شاید اچھا بلیک
ہاں
ذا آپ سینڈ کیجیے سینڈ کیجیے مجھے
بلیک اور بلیک اور وائٹ
سیمسنگ
ایک با
اور سناائی آپ آپ کو یہ گاڑی ہے نا یہ گھر میں
جی
آپ کو گاڑی ایک
ہے نا یہ
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کیا بتا رہی ہو مجھے
آپ کو یہ والی گاڑی ہے گھر میں ایک
سر آپ مجھے سینڈ کرو پہلے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو
میں نے بھیجا
اسلام
اچ
اچھا یہ جو بلیک اوپر سے یہ ریڈ کچھ
جی
یہ تو لمبوار گی ہیں
ک
آپ نے بالکل صحیح بات یہ وہی ہے لیمبا یہ نہیں آپ نے بالکل صحیح بتایا تھا
دیکھا
اچھ مجھے تو پت ہے آپ اصل نان جی آپ آ نے بہت صحیح صحیح بات ہوئی
ت نے یاد ہے جس کو نا وہ اوپر چھت وغیرہ نہیں ہوتا ہے
اچا ٹھیک وہ پور ش
اس کا نام کیا
پورشہ
اچھا ٹھیک
ہاں جی
آج کل تو انسٹا پہ صرف اتنا ہی ہے
عمر سے کشمیر میں سارے ویڈیو اٹھا رہے ہیں سارے سارے نا سارے ال میں انہوں نے مت نہ دیکھیے گابھی میں نے تو دیکھی تھی اس سے پہلے بھی میں تھا نا اصل میں وہ دلی
ہاں ہاں
میں نے تو وہاں پہ دیکھی ہے بہت بار
اچھا ٹھیک
ہاں جی
یہ ایم آر سیونٹی فائیو ان کو کچھ ہے نا یہی کون سی گاڑی ہے
جی کون سا ہے ہمار مطلب
یہ میں نے آپ کو پتا ہے مے نمبر روڈ پہ پڑا
اپنا ایک کام کیجیے اپنا مجھے سینڈ کیجیے فوٹوز ٹھیک ہے
چلے چھوڑے اب میں آپ کو بعد میں بھیجوں گی اچھا وہ یلو والے دیکھ کہ اپنی مسٹور کلر والی
وہ وہ بی ایم ڈبلیو ہے
وہ ایک ہی تھی نا
ہاں جی مجھے پہتا یلو نہیں وہ تھوڑا ہاں یلو ہی تھی لیکن وہ ڈم یلو جیسے جیسے جی جی جیسے دیکھ رہا تھا لائٹ گرین
یہ یو پی ہے یو پی کا
مجھے پتا یہ بی ایم ڈبو ہے نا ایم فو ایم فور
ہوں دوسری ہے وہ وائٹ وہ کتنی اچ ہے جس کو لکھ کے ہے رام پور وہ
وہ بھی وہ بھی ہے لمبو اور کی
ٹھیک اوپر سے یہ پہلگام میں ہے
پہلگام یہ تو کل یہیں سے تھے ہمارے گھر کے باہر سے آپ کو پتا ہے جبھی آئے نا میں نے نہیں دیکھا آنکھوں سے جب م مطلب آئے نا وہاں فلائیور سے اتنی تیز آ رہی تھی آواز مطلب سیدھے لگ رہا تھا کوئی جٹ جا رہا ہے قسم سے
اچھا ٹھیک یہ ریڈ والی کتنی اچھی ہے
کان سی پہورشا
ہاں ہاں
جی جی
جی ان کو کتنا مطلب یہاں پہ ہوا ہوگا یہ عزت وغیرہ نا
کوئی بات زیادہ نا خواب نہیں دیکھنے چاہیے
ہاں ہاں
ہاں جی
لیکن یہ بہت تیز چلا رہے ہیں اس روڈ سے کہاں تیز چلانی ہوتی
ہاں
پہلگام وغیرہ سے
ہاں جی ہاں جی آپ نے کبھی نہیں دیکھے کیا آپ آپ بھی تو شاید وہاں جیادہ ت تھ بار ونٹرس میں
نہیں میں نے نہیں دیکھی سچ بتاؤں گی نا میں نے نہیں دیکھی ہے
ا بی ایم ڈبلو بھی نہیں
میں نے کوئی بھی نہیں دیکھی ہے
اچھا ٹھیک
جی
میں نے تو دیکھی ہے بہت بار
لیکن یہ کتنے تیز چل رہے ہیں ان کو کیا ہوگا مطلب اندر سے
آپ آپ کو کیوں اتنی ٹینشن ہوگئی ذرا چھوڑیے ان کو
ہاں ہاں یہاں سے سہلاب آ گیا
وہاں سے بھی
یہاں سے نہیں مطلب میں بول رہی ہوں نا آیا نا سری نگر سائڈ سے ارے موائٹ والی کیسی ہے واؤ
ذرا
ب
بس بس کیجیے آب وہ بھی یہی ہے لمبورگ نے
لیکن ایسا اچھل رہا
جی
دیکھے
ہاں جی ہاں جی وائٹ
یہیکن آچے
ہاں ہاں ہاں میں نے دیکھا میں نے دیکھا
جی
اا شوق ہے کیا اس گاڑی میں
آپ کبھی اس پہ چڑھے ہو
چڑھے ہاں میں نہ نہ چڑھا کبھی نہیں
اچھا ٹھیک
کیوں آپ کو شوق ہے کیا
میں نے دیکھھی تھی یہ فلموں میں
آپ کو شوق متنا ہے اس میں مطلب چڑھنے کو
جی
ہلو اچھا
جی مجھے شوق ہے
اچھا کتنا
ٹھیک اتنا نہیں
پھر شوق میں شوق میں ہے زیادہ
کچھ نہیں میں ایسے بائکس وغیرہ تو پہ چڑھتی ہوں مجھے وہ والی بائک زیادہ پسند رہے ہیں آر ون فائیو ہے نا
ہاں ہاں آرام فائیو جی جی
مجھے وہ پسند ہے بہت
ویسے وہ کس کی ہے
ایسے فرینڈ کی چلاتے ہیں
اسے فرینڈ کی ٹھیک آپ کو آتی ہے چلانی
مجھے تھوڑی میں نے ایک بار ٹرائی کی ہے بس
پھر
اس کے بعد کبھی نہیں کی ٹرائی
ہوں ٹھیک ٹھیک
جی وہ میں نے گوگلڈورا سائڈ سے ٹرائی نہیں میں پیچھے ہی بیٹھھی تھی میں نے تھوڑا وہ ایکسلیٹ
ایس لیٹر
کیا بولتا ہے اس کو جو آگے ہوتا ہے مجھے نام بھی نہیں پتا جب میں نے چلا ہی نہیں ہے کبھی
چلے کوئی بات نہیں آپ نا اسکوٹی والے سیکھنا
مجھے موموز کھانے کا بہت موڈا
ابھی
ہاں
چلے مجھے ابھی دکان پہ جانا میں وہیں سے لاتا ہوں ٹھیک ہے
چاندی ٹھیک ہے ابھی جاؤں نا تم کیا
میں ابھی جاؤں دکان پہ ایک کال کر کے جاؤں
ہوں تمہیں کتنا ٹائم لگےا دکان پہ اور کیا کرنا ہے دکان پہ
میں وہاں سے بتاتا ہوں مجھے نا وہ کل کا سامان لانا ہے چکن وغیرہ وہناا کل کے مہمان آج بھی ادھر ہے جی وہناا آج بھی ادھر ہی ہے
ٹائم لگے گا مطلب
ہاں تھوڑا آدھا گھنٹہ
تو وہاں پہ بھی بات کر سکتے ہو کل کون سا شور تھا وہاں پہ
جی مجھے پتا ہے لیکن میں نے آپ کو وہیں پہ کال کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر ایک کام کرو ہم نہ اس کے بعد ایک اور کال کرتے پھر ٹینشن ہی نہیں رہے گی
نہیں نہیں مجھے پتا ہے تم پھر غائب ہو جاتے ہو
نہ ن میں نہیں ہو جاں گاسم سے غب کیا ہوا میں کروں گا جب مجھے ٹائم آئے گا میں کرا
اس کے بع تم ڈائریکٹ کال کرو پہلے پھر ایسے ہی کال رکھو پھر تب بات کریں گے جاں جب آؤ گے پھر کریں گے یہ والے کالس
چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے
جی جی اس کے بعد پہے میں ڈائریکٹ کال کروں گی وہ اٹ اٹھانا ٹھیک ہے
جی اوکے اوکے
ہاں چلو آپ جاؤ بازار وغیرہ میں اب آپ کو کال وغیرہ کروں گی اور میں کچھ کھاؤں گی بھی
ہم بعد میں ملتے ہیں ہاں تھوڑی سی میں نے بتایا نا اس لیے موموز کانے کا موڑا
اچھا چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ
اللہ حافظ